ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں
جی ہم تو بنے آپ فرمائے آپ کیسی ہیں
ہم بھی بالکل ٹھک ہے تو آپ بتا آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہمارا تو ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہمارا بھی آپ خوب بیٹھے اور کھانا بنانے کی تیاری کر رہے اپنی امی کے ساتھ اور بت اے ہے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی ہمارے یہاں تو سب خیریت سے ہے آپ فرما آپ کے یہاں بارش وغیرہ ہو رہی ہے
دیکھا جائے تو بارش وغیرہ تو ہو ہی نہیں رہی ہے کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی کافی بارش ہوئی ت ی لگاتار پھر اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بارش اس کا موسم ہی ختم ہو رہا ہے اس کے بعد تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے کیہ آپس سے وہی تکلیف شروع ہو گئی ہے گرمی وغیرہ اتنا لگ رہا ہے سونے میں بھی کافی دقتیں ہو رہی ہیں
جی یہ تو اب الگ ہی قدرت کا کھیل چل رہا ہے کہ کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی ہے اب دیکھا جائے تو یہ ساری بھی ہماری ہی غلطی ہے مطلب پردوشن جو کر دیتے ہیں
بالکل پیڑ وغیرہ بھی کاٹ دیتے کیونکہ پیڑ وغیرہ دیکھا جائے تو بارش میں بارش لانے کے لیے کافی مدد کافی مدد کرتا ہے ہوائی چہی چیزیں نہیں رہتی تو بارش میں بھی کافی اوپر نیچے جیسی چیزیں ہو جاتی ہے
جی یہ تو بالکل عمدہ بات کہی آپ نے اور بتایا آپ نے آج کیسے یاد کیا
ہم یہی بتانے کے لیے کہ رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دیکھا جاتا ایکسرسائز فٹ رہنا کافی زیادہ ضروری ہو گیا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ایکسرسائز کرنا یوگا کرنا رکھتی ہیں
بالکل آج کے حساب سے دیکھا جائے آج کے یگ کے حساب سے دیکھا جائے تو فٹ وغیرہ رہنا تو کافی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ نئی نئی بیماری آتی رہتی ہے
جی اور دیکھا جائے تو آج کل تو جی آج کل دیکھا جائے تو کتنے مطلب اچھی اچھی چیزوں میں بھی اتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں کیا آپ کو اگر آپ کی امیونٹی آپ کا مطلب اگر ساری چیزیں آپ کی شکتیاں اچھی نہیں رہے گی آپ کا امیون سسٹم اچھا اچھا نہیں رہے گا تو آپ کو کوئی بھی بیماری آسانی سے ہو سکتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آج کل دیکھا جائے تو پھل وغیرہ میں بھی دیکھا جائے تو کافی ملاوٹی آنے لگی یہ سب کہ فھل وغیرہ کھانے سے صحت بنتی ہے تو اس میں بھی دیکھا جائے تو ہے کافی آجاتا ہے کیمیکل وغیرہ سب پکائی جاتی ہے تو وہ سواد تو رہتے ہیں اور نقصان کرتا ہے وہ الگ
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور اب دیکھا جائے تو ہم جب جب یہ کورونا وغیرہ آیا تھا تب یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ کی اندرونی شکتیاں اچھی نہیں ہیں تو آپ کو یہ کرورونا وغیرہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پھر آپ آپ کا اندر سے امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا کہ آپ ان ساری چیزوں سے لڑ پائے تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں ایکسرسائز وغیرہ سے ہی ہوتی ہے دیکھا جا ہے کہ مطلب باہر سے دکھنے میں تو شریر اچھا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ پورا کھ کلا ہو چکا ہے جسے باہر کی برگر پزا وغیرہ کھا کے اگر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ اندر سے پورا کھکھلا ہو جاتا ہمارا شریر کسی بیماری سے لڑ بھی نہیں پاتا ہے
بالکل صحی فرما رہی ہو جی صبح صبح اٹھتا کوئی کوئی جم وغیرہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ویسے جم وغیرہ بھی جا اگر کوئی گھر میں ہی ہے تو یوگا وغیرہ کرے تاکہ شریر کو بھی اچھا رہے ہے دس منٹ وغیرہ دیکھا جات تو تھوڑا میڈیٹیشن وغیرہ کرے ایک گھنٹہ چل لے تو شریر کو کافی اچھا رہتا ہے وہ سب
جی ہم نے تو کافی سنا ہے یہ مدیشا مدی ٹیشن وغیرہ کے بہت فائدے ہوتے ہیں مطلب ایسا تو ہے کہ ہمارے اندرونی ہماری اندرونی چیزوں کو بھی اچھا رہتا ہے اور ہمارا مانسک سنتولن بھی بہت اچھا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں شانتی رہتی ہے اور ہمیں ڈپریشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے اب دیکھا جائے تو اس دوڑتی بھاگ زندگی میں تو یہ ساری چیزیں بہت نارمل ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے ا کام کی وجہ سے زیادہ تو مطلب یہ ساری چیزیں تو اچھی رہتی ہیں اب ہم ایک انسان اپنے زندگی سے دس منٹ تو نکال ہی سکتا ہے اپنے آپ کے لیے
بالکل صحیح فرمائی آج کل دیکھا جا تو بہت دی زموں میں دیکھا جا تو صبح صبح میڈیٹیشن وغیرہ کرنا تو کافی اچھا رہتا ہے اس سے کافی شانتی رہتا اور کافی اچھا لگتا کیونکہ اس کے بعد دیکھا جائے تو واپس اپنے کام وغیرہ میں لگ جاتا ہے تو کسی کو ابھی سمے وغیرہ ملتا نہیں میڈیٹیشن وغیرہ کریں تاکہ اپنے شریر کو بھی کافی اچھا لگا رہے یہ سب سے کیایار ہوتا تا ہے کہ شریر بھی کافی اچھا رہتا ہے فٹ وغیرہ رہتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے اور ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے رہ نا چاہیے کہ صبح اٹھ کے
نہیں کرتے تو موٹاپا بھی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تو کتنی ہی بیمارییا آتی رہتی ہے دھیرے دھیرے
تو بالکل سہی کہ رہی ہے آج کل یوٹیوب جاں پہ دیکھا جائے تو سٹ وغیرہ رہنا کافی اچھا ہے کیونکہ بیماریاں بھی کافی جلدی آنے لگ جاتی ہے کیونکہ ملاوٹی والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں کسی کوئی بھی کھانے میں تو شھد ہے ہی نہیں تو اب تو اب تو دیکھا جائے تو فٹ وغیرہ ہے نا تو کافی مہتوپورن ہو ہی گیا ہے اس طرح صبح اٹھ کے اپنے لیے ہی سمے نکالی ایک دو گھنٹہ نکال کے ایکسرسائز کریے میڈیٹیشن کریے تاکی شانتی سے رہ اپنا شریر بھی فٹ رہے اور جتنا ہو سکے کہ باہر کی چیزیں بھی کم کھائے کیونکہ باہر کی چیزیں کھانے سے کافی بیماریاں آتی ہے موٹاپا آتا ہے اور ایک بار موٹاپا آ جا تھا اس کے ساتھ دھیرے دھیرے بیماریاں بھی آنے ہونے ہونے لگ جاتی ہے
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ہم نے بھی آج کل کئی لوگوں کو دیکھا ہے مطلب جو بہت جوان جوان ہوتے ہیں لیکن ان وہ اس موٹاپے کی وجہ سے ان کو دھیرے دھیرے کئی ساری تکلیفیں ہونے لگتی ہے استھما جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں پھر دیکھا جائے تو تھائرائڈ یہ سب ہم نے بہت زیادہ سنا ہے کہ مطلب ایک بار کسی کو تھائرائڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے تو مطلب دیکھا جائے تو ان کے بعد دھیرے دھیرے ان کی پوری زندگی یہ ساری چیزوں سے بھر جاتی ہے کسی کو شوگر ہو جاتا ہے بی پی ہو جاتا ہے
ہاں بالکل تھائیریڈ جیسے بیماری آجاتی تو ایسا لگتا کہ ان کا شریر دیکھا جائے تو پھولتا ہی رہتا ہے پلتا ہی رہتا ہے کافی موٹا آ جاتا ہے یہ جتنا ہو سکے آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے ایکسرسائز کریں کیونکہ کافی ایکسرسائز کرنے کے کافی فائدے ہوتے ہیں شریر ایک دم تندرست رہتا ہے چہرے پر بھی کافی اچھا رونق ہی رہتی ہے بال وغیرہ آنکھیں ہڈیا سب مضبوط رہتی ہے اور یہی باہر کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ سب چیزیں کیا موٹاپا میں دھیرے دھیرے بدلنے لگ جاتا ہے باہر کی چیزیں کھا کر آ جاتے سو جاتے ہیں
کتنی مطلب ملاوٹیں آ رہی ہیں اور اوپر سے وہ کھانے میں مطلب آپ ذرا سا بھی کھا لیں تو آپ کو کتنا بھاری محسوس ہوتا ہے تو اب دیکھا جائے تو اب صرف صبح ایک بار میڈیٹیشن کرنے سے نہیں لیکن شام کو آپ کو آپ نے کھانے کے بعد واک کرنا چاہیے تو وہ ساری چیزیں بھی ہماری صحت کے لیے اچھی رہتی ہیں تو مطلب اگر ہم اپنے اپئے دھیان دیں گے تو تو ہی ہماری صحت بنی رہے گی
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کھانا کھانے کے سمے جو ہوتا ہے اس ترنت نہیں تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد پورا تھوڑا سا موٹاپا وغیرہ بھی آتا کو بھی کافی تکلیفیں ہوتی ہے اسی لیے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا چل ول لینا چاہیے تاکہ کھانا وغیرہ بھی پہنچ جائے صبح صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرے اس سے کافی فائدے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دیکھا جائے تو اپنے کام وغیرہ میں تو لگ جاتے کیونکہ سمے وغیرہ بھی نہیں مل پاتا تو تھوڑا نکال کے اپنے لیے ایکسرسائز وغیرہ کرے اب تو ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی کافی چیزیں ہو گئی ہے یوگا وغیرہ بھی ہے تو اب دیکھا جائے گا یوٹیوب وغیرہ میں جس کو نہیں آتا ہے تو وہاں سے بھی کلاسز وغیرہ بھی ہوتے
جی یہ تو ہم نے بھی کافی دیکھا ہے بہت سارے ایپ وغیرہ بھی آ گئے جن سے لوگوں کو مطلب مدد کرنے کے لیے کافی لوگ آگے آئے ہیں کی مطلب اس ڈورتی بکھتی رندگی میں مطلب کچھ آسان والے یوگا یا آسان سی ایکسرسائز سائز جس کی وجہ سے لوگوں کو مطلب کافی بہتر ریزلٹ دیکھنے میلہ یہ ساری چیزیں وہ اپنے آپ سے سکھاتے ہیں لوگوں کو یہ بھی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی مطلب اس یگ میں بھی انسانیت میری نہیں ہے کسی کے لیے
بالکل ٹھیک جائے اس سمے ایکسرسائز وغیرہ دیکھا جائے تو سب آپ کو پتا ہے کہ کافی ضروری ہو گیا آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک تو ملاوٹی والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اس میں بھی شدھ وغیرہ ہے نہیں ایکسرسائز کرنے سے کافی فائدے ہوتے ہیں شریر تندرست رہتا ہے بال چہرے کا بھی الگ ہی روناک آتا ہے باہر سے بڑی بڑی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب گھر میں آپ سمے سمے پر ہر چیز کرتے ہیں تو کافی اچھا رہتا اپنے شریر کے لیے بھی
جی یہ تو بالکل عمدہ بات کہی آپ نے مہنگے مہنگے یہ پروڈکٹ یہ ساری چیزیں بھی اتنے اچھا گلو یا کچھ نکھار نہیں لا سکتی اپنے شریر پہ جو ہمارے اندرونی طریقے سے آ جاتی ہے ایکسرسائز یا یوگا کرنے کی وجہ سے ہم نے کئی لوگوں کو میڈیٹیشن کی وجہ سے ان کا اسکن کتنا مطلب اچھا گلو کرتا ہے ان کے چہرے پہ کتنی مطلب زیادہ رونق دیکھنے ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں مطلب گھر بیٹھے بیٹھے یہ بہت آسان سے چیزوں سے ہو سکتی یہ تو ہمیں کرنی چاہیے اپنے آپ کے لیے کوئی بھی انسان اتنا تو کر ہی سکتا ہے
بالکل تو اپنے کیونکہ اپنے کی بات اپنے لیے تھوڑا سمے نکال کے کریں گے تو کوئی خراب ہے کیونکہ پورا دن دیکھا جائے تو کام نہیں کرتے رہتے ہیں تھوڑا سا اپنا سمے نکال کے یہ سب کر لیں گے تو کافی اچھا ہے ہمارے شریر وغیرہ وغیرہ کے لی کیوںکہ آج کل ٹائم میں دیکا جائے تو شریر فٹ رہنا کافی اچھی بات ہو گئی ہے مطلب دیکا جائے تو بیماریاں وغیرہ اتنی آتی رہتی پ شریر میں دیکھا جائے کہ جیسے بیماری آ جاتی ہے تووگ بہت جلدی کوئی کوئی ویکتی بہت جلدی بیمار جات ہے اس سے پتا چلتا ہے ٹی سکتی کتنی کمزور ہے کہ تھوڑا سا بھی سردی کھانسی لگ جاتی ہے بارش وغیرہ میں بھیگ جاتی ہے تو کافی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ تو ان سے پتتا چل جاتا ہے کہ ان کے لوگ اندر کتنی امیونٹی سختی کتنی کمزور وغیرہ ہے توے دیکھا جائے تو ایکسرسائز کرے تاکہ تندرست رہے شریر وغیرہ
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی آپ اور یہ ساری چیزیں اگر ابھی مطلب ان کو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی مطلب صر بھیگنے کی وجہ سے بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے ا تو اس کے حساب سے تو پتتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی بیماری ان کو ہوئی تو مطلب ان کا شریر اتنا مطلب مضبوط نہیں کہ بہت بڑی شریر سے مطلب بیماری سے مطلب لڑ پائے گا یا کچھ تو ہم تو کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے نا ہمیں شھ کانا بھی کانا چاہیے گھر کا جی اب دیک جی ایسے دیکھا جائے تو تو ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے آولا وغیرہ کھانا چاہیے اس سے امیوونٹی بنی رہتی ہے پھر ہمیں دہی کھانا چاہیے
بالکل الہ دیکا جائے تو کافی زیادہ شریر کے لی کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے تو شریر کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے بالوں کے لیے بھی کافی اچھا رہ تو وہ آئرہ دیکھا جائے تو پوری بیماریاں کا ایک دوائی ہے وہ
جی اب دیکھیے مطلب وہ کت نہیںاں چھوٹی سی چیزیں لیکن ہمارے یہ لیے کتنی بہترین چیز ہے مطلب خدا نے دیکھا جائے نا تو ہمیں کئی چیزوں سے نوازاائے بس ہمیں ان ساری چیزوں کا قدر کرنا چاہیے کہ ہمیں قدرتی اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہے لیکن ہم ان سے ساری چیزوں کی قدر نہیں کرتے ہیں سوشے بازی کے چکر میں
بالکل یہ سب چیزیں کھائیں گے تو ہمار دوائی وغیرہ س کافی دور رہیں گے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے
کیہ زیادہ دوائی وغیرہ کھانا بھی طریف سے اس لیے زیادہ اچھا نہیں رہگتا ہے
یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ چلیے
اب سے بات کرتے کافی اچھا لگا
جی ہمیں بھی آپ سے بات کر کے کافی خوشی ہوئی چلیے رکھتے ہیں ہم بھی
اللہ حافظ
خدا حافظ